ہیلو بائیجان وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان
ہلو بھائی جان ٹھیک ہو بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
بھائی جان گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی جان آا ٹھیک ہے بھائی جان
کھانا کھایا آپ نے
کھانا کھا لیا آپ نے کھا لیا
آپ نے کھانا کھایا بھائی جان ہاں میں نے بھی کھا لیا کیا کر رہے ہو ابھی
ابھی کچھ نہیں بیٹھے ہیں
تو آپ کس بات تو آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اب
ہم کرنا چاہتے ہیں واتورن پہ
بھی بات کریں ہم آپ
بھائی جان واتورن کو کرنا واتورن واتورن ایک دوسر تو ہو رہا ہے بھائی جان اب دیکھیے مطلب یہ وایو پردوشن ہو رہا ہے بھائی جان
میں کہنا چاہتا ہوں بھائی جان کی
میں
مطلب بھائی جان میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیڑ پودو پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں ہم اور تم ایسی لوگ کاٹ ریے ہے
ہاں جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے جی اگر ہم ایک پودے نکال تو دس پودے واپس ڈالنے ہوتے ہیں
ہاں تو ہم مطلب ہم مطلب ہم کاٹ رہے ہیں تو لگا تو نہیں رہے اور کٹوا رہے ہیں پیڑوں کو پیڑوں کو کٹوائیں گے تو ہمارے لیے ہان کارک ہے
ہاں جی بالکل بالکل اگر ہم پیڑوں کو اگوائے گے تو بہت یہ ہمارے بہت فائدے دے سکتا ہے ہمیں مطلب کہ ہمیں آکسیجن بھی دیتا ہے اور ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لیتا ہے بہت سارے فائدے اس کے ہاں پھل بھی دیتا ہے کھانے کی چیزیں بھی بہت سارے دیتے ہیں سب کچھ لکڑی بھی دیتا ہے لکڑی ہمو کو گھر بنانے میں لگتے ہیں ہاں جی بالکل بالکل فرنیچر بناتے ہیں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں لکڑی سے جی بالکل
اب بھائی جان دیکھوں کہ آپ فیکٹریوں میں دیکھیے کہ کتنا دھواں پردوشن ہو رہا ہے اور آپ ایسے ہی دھواں چلتا رہا تو آگلی آنے والی پیڑھی آئے گی ہماری تو وہ تو زندہ رہ نہیں پائیں گے اتنے دن کیونک وہ بیس بائیس سال کی ہوئے ختم ہو جائیں گے اور دیکھیے ب کسی بھی گھر میں آپ کے گھر میں میرے گھر میں دیکھیے یہ تین ہے تو تینوں پہ بائک گاڑی ہاں سبھی مطلب یہ سسٹم ہے کہ ہم کو زیادہ تر ایک ہی بائیک رکھنی چاہیے پورے گھر پر کہ کتنے بھی سدسیہ ہوں دو یا چار دو یا چار سدسیوں ایک ہی بائک رکھنی چاہیے اور سرکار کو فیکٹری بند کرنی چاہیے اس سے دھواں دھواں ہوتا ہے تو بچے پڑھنے جا رہے ہیں ان کے مطلب پھیپڑوں میں دھواں جمتا ہے تو ان کو بیماری کئی طرح کی بیماری کینسر ہے یہ کئی طرح کی بیماری پنپتی ہے وہ دیکھیے نالیوں میں کچڑ ہو رہا ہے ان میں سے مطلب آپ کے مچھر
میں تھا جا
سوری مچھر پیدا ہو رہے ہیں ان سے کھاتے ہیں بچوں کو تو ڈینگو ملیریا کئی کئی پرکار کے بخار ہو رہے ہیں
ہاں ملیریا بھی ہو سکتا جی جی جی صحیح صحیح صحیح
کیا بھائ جان میں تو کہ زیادہ تر پیڑ پودے لگانے چاہیے اور
جی جی اگر ہم ایک پیڑ کاٹے تو تو ہمیں دس پودے لگانے چاہیے جی صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے
وہ یہ ہے کہ اب دیکھو گرمی کتنی پڑ رہی ہے
ہاں گرمی اسی وجہ سے گرمی بھی بڑھ رہی ہے نا کیونکہ ہم پیڑ جو کاٹتے ہیں اسی وجہ سے گرمی سے بڑھ رہے ہیں
ہاں پہلی لوگ سائیکلوں پہلے لوگ سائیکلوں سے بیل گاڑیوں سے ان سے جاتے تھے اب بچے بھی دیکھ مطلب گاڑی موٹر سائیکل یہ جا رہے ہیں اور
جی بالکل
اور بھائی جان آپ فرمائیے
جی دیکھے میں جو ہم نے نالوں میں گندگی پھیلاتے وہ بھی ہم ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم ہی وہ پھیلااتے بھی ہے اور ہم ہی اس سے بیمار بھی پڑتے ہیں دیکھے ہم ندی نالوں میں گندگی پھینکی نیچے پتا نہیں کون جانور پیے گا اسے ہیلو بھائی جان بات آ رہی ہے دیکھے کوئی جانور پیے گا یا انسان پیے گا وہ پانی توپھر وہ بیمار پڑے گا ملیریا ہو جائے گا کچھ بھی بیماری ہو سکتی ہے اس سے اس کے ذمہ دار ہم ہی ہے ہے نا
وہ تو ہے ہی بھائی جان
اس کو ذمہ دار ہم ہی ہے
دیکھو آج زمانہ نیا ہے آج انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ کے بہت سارے فائدے جیسے کہ ہم انٹرنیٹ کے بہت سارے فائدے لتے وہ ہم وہ ہم تک ہیں کہ ہم اچھے فائدے یا گندے فائدے ہے نا
اب انٹرنیٹ کے بارے میں
پہ گندی چیز ہے
ہاں گندی چیزیں بچے ہیں بچوں کو فون دے دیتے ہیں بچے چلا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے آ رہے ہیں تو فون موبائل ہاتھ میں اور اسکول سے جانے سے پہلے بھی موبائل ہاتھ میں
جی بلکل اسکول جاتی ہے فون ساتھ لیتی
ہاں ابھی مطلب
کھانا بھی کھانا کھانا بھی نہیں کھاتے فون کے بغیر جب تک فون نہیں دو گے تب تو کھانا پینے ہو
بچ بچوں کا سسٹم یہ ہے کہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں گندی دماغوں میں
آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں جی جی بلکل بلکل
اب دیکھو کوئی بچہ ہو اس کی روشنی پر مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ فون اس اسکرین کرتی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹہ فون چلاؤ گے تو ایسے کچھ ہو نہیں سکتا ہے
جی بلکل بلکل
اور دیکھو کئی مطلب فونوں کے بارے میں کئی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں مطلب ٹھنڈ ہو رہے ہیں کئی
جی بلکل بلکل دیکھیے جو جنگلات ہے اس میں بہت سارے جانور رہتے ہیں وہ ان کا گھر ہے ہے نا بھائی جان اگر ہم وہ جنگل پیڑ پودے کاٹیں گے تو وہ کہاں جائیں گے وہ ہماری بستی میں آ کے رہ لیں گے تو ہم ہم اس
اب دیکھو پیڑوں کو ہم کاٹ رہے ہیں اوپر پچھی ہے پچھی اب پہلے پچھی رہتے تھے اتنے پچھی اب کہاں ہے اب پچھی نہیں رہے اور پیڑوں کو کاٹیں گے تو ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں
ہاں وہ سر ہمار
کو ختم کرے بھائی جان آپ کے گھر کو کوئی مطلب نشٹ کرے یا پھڑواائے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کو کیسا فیل ہوگا
ہاں برا لگے گا تو ہم رہ لیں گے کہاں پھر
ہ بھائی جان اب بھی پچھی تو کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ میرا گھر پھوڑ دیا یہ آپ تو پرشاسن سے شکایت بھی کر سکتے ہیں وہ وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتے وہ تو اپنی ہی جان گنوا سکتے وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں بچ اچھی ہیں ہم بھی ہم بھی اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سک پر یہ ہے کہ پیڑوں کو کاٹتے سمے مطلب کوئی سوکھا پیڑ ہو اسے کاٹیے اور اس کی جگہ پہ دس پیڈ لگائیے
جی جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے
واتاورن شھد رہ سکتا ہے انچت واتاورن
ج
کبھی شھد نہیں رہ سکتا آن آگے آنے والی پیڑھی کو ہماری پیڑھی کوئی نقصان ہوگا
جی جی ہماری پیڑھی کو ہی نقصان ہوگا ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو کل جو جب ہمارے بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا کیا سب پڑے گا اس ماحول پہ جب نہ پیڑ ہوگا نہ کچھ ہوگا اس وقت تو کیا کریں گے وہ لوگ
ہوں اب اتنی گرمی اب پڑ رہی ہے اس سے کئی گنی گرمی پڑے گی آگے چل کر تو یہ گرمی نہیں جل رہی تمہارے بچے کیا جلیں گے گرمی کو
جی جی بہت گرمیاں آج
ب پر کوئی کسی سے کہہ نہیں سکتا ہے کوئی ہے دو چار ہزار روپے کے پیچھے پیڑوں کو کٹوا رہے ہیں
جی جی جی جی دو ہزار ہزار دو ہزار کے پیچھے پیڈ۔ کٹوا رہے ہے اس سے اس کو ان کو لگتا ہمارے فائدہ ہو گا لیکن اس سے ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پیڑ کاٹیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہی دیکھو
یہ ہے یہ ہو سکتا ہے بھائی جان کہ آپ ہاں یہ ہو سکتا ہے بھائی جان آپ کا پیڑ ٹوٹ گائے کہ چیز انکسن مند مطلب آندھی طوفان وغیرہ ایسے ٹوٹ جاتے پھر تو ان کو کٹوائیے کوئی دقت نہیں اس کی جگہ سے پیڑ لگائیے پھر
بلکل اگر وہ ٹوٹ جائے اسے استعمال میں لائے اور جو اس کے بدلے نیا پیڈ اگائے
ہی وہ تو بھائی جان بات صحیح ہے پر کوئی بات تو مان نہیں سکتا ہے بھائی جان
جی جی جی جی
پر ہم
دیکھو جو آج گرمی بڑھ رہی ہے وہ بھی اسی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیڑ ہی نہیں اتنے ہیں اگائے ہیں ہم نے
ابھی بتائیے ٹیمپریچر کتنا آیا اس اس سمے ٹیمپریچر پینتالیس چالیس سینتالیس ہو رہا ہے ٹیمپریچر
جی جی جی یہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم پیڈ نہیں اگاتے اسی وجہ جیسے ہم پیڈ کاٹتے ہیں نا اسی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہوتی ہے تو جی جی جی جی جی دیکھو ہم نے دیکھو ہم ندی نالوں میں گندگی پھیلاتے اس کے ذمہ دار بھی ہی ہے کیونکہ ہمیں ہی گندگی پھیلاتے تو یہ صحیح نہیں ہے
اب روڈوں پہ جا رہے ہیں سرکار نے آپ کے لیے سویدھا دی ہے کوڑے دان دیا ہے سب کچھ دیا ہے پھر بھی آپ روڈوں پر کچرا پھینک رہے ہو آپ نے آئس کریم کھائی آئس کریم کی پنی پھینک دی اس کو کوئی گائے وغیرہ کوئی مطلب تلب پشو کھا گیا تو وہ بیمار پڑے گا پر یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم ہم نے تو کھا لیا پر اس کے مطلب نقصان نہیں پتا
ہاں اس اسے وہ مر بھی سکتی ہے جی گائے وغیرہ مر بھی سکتی ہے
گائے وغیرہ اس کی آنتوں میں چپکے گی پنی پلاسٹک کی تو وہ مرے گی
جی جی جی جی صحیح بات ہے دیکھو بھائی اس کے ذمہ دار ہم ہی اگر ہم اپنے لیول سے اسٹارٹ کریں گے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تو دوسرے لوگ بھی کریں گے اس چیز سے تو ہمیں اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہیےصحی صحیح ہے نا
وہ تو ہے بھائی جان
صحیح بھایی جان
بھائی جان ہاں بھائ جان
آواز آ رہی ہے
آواز آ رہی ہے بھائی جان
دیکھو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہے ہے نا بھائی جان اس کے ذمہ دار ہم یہ اگر دیکھو اگر ہم گلوبل وارمنگ اگر ہم پیڑ زیادہ اگ گائے گندگی نہ پھیلائے تو ہماری صحت پر بھی کچھ صحیح اثر رہے گا اور دوسرے لوگوں کے بھی جانوروں پہ بھی صحت کا اثر اچھا اثر رہے گا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے ندی نالوں میں دیکھو اس کی ذمہ دار ہم ہے ہم ہی گندگی بھی پھیلاتی ہے اور ہم ہی بیمار بھی پڑتے ہے ہےنا بھائی جان
ہاں بو تو ہے بھائی جان ا ابھی کو مطلب نالیوں میں گندگی پھیلا رہے ہیں سڑکوں پہ گندگی پھیلا رہی ہیں اب تو گھر بھی صاف نہیں رہتے گھر میں بھی گندگی ہے پہلے ویکتی مطلب سوچ وغیرہ ہے مطلب فریش ہونے باہر جاتا تھا کھیتوں میں اب اب گھر میں گندگی ہو رہی ہے اس سے مطلب مچھر پن آپ کا کوئی باتھ روم وغیرہ ہی ہے اس کو صاف نہیں کریں گے تو اسمیں مچھر پنپینگے
جی بلکل دیکھیے آ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا اگر کسی جگہ اگر کچھ کھاؤ جو اس کا ریپر ہوتا ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈالو
وہ تو ہے بھائی جان
جی بلکل صحیح
اب ہم بھی ہے ہم چاؤ مین کھ رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں تو ان کی کاغج ہے کوئی ہے پلاسٹک پنی ہے ان کو ہم پھینک رہے ہیں ان کو گائے کھا رہی ہیں کوئی بھی پشو ہو وہ کھا رہا ہے تو اس سے بیمار تو پڑیں گے
جی بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے
اور س میں
اس سے ہماری زندگی پہ اور اثر پڑے گا
ہوں
تو بھائی جان آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا تو کوش ہاں ہاں جی بلکل تو کوشش کرتے ہیں دوبارہ بات کرنے کی کی اللہ حافظ
خدا حافظ